ہیلو ولیکم ولیکم السلام اور کیسے ہو آپ
بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ سے سنائیے کیسے ہو
بتائیے اور
بس کچھ نہیں ہمب ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ابھی کھانا کھا کے فارغ ہوئے تھے اور تھوڑا سا بیٹھے ہوئے تھے ہاں
نہیں یہ سب
بس کچش نہیں مل رہا تھے تھوڑا سا ٹائم گزار رہ اپنا آپ بتاؤ آپ کیا کریں گے ہاں
اچھا ہم بھی گھر میں کیرم کھیل لی تھے
اچھا تب یہ رہنے والے جو کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں نا پلے ہا لیکن یہ ہے کہ جیسے کبھی اکیلاے بٹ ہے یا ب کچھ کام نہیں تو ہم نے لوڈو کھیلیا ہے نا اپنا ش سرنج کھیل لیا آتا نہیں تھا لیکن یہ کہ دھیرے دھیرے چلو دیکھی ل
ہاں
ہے نا کیونکہ آپ دیکھو
ان میں وہ تو کھیلے ہی جاتے وہ تمہارے ہے بھی نہیں
ہ وال ل گاں کھیل نہیں سکتے اپنا اپنے گھر والے گھر میں وہ تو کھیل سکتے ہیں
اپنا لوڈو ہو گیا ہے نا اپنا شطرنج گیا کاٹ س ہوگا ہے سب گیم کھیل لیتے ہیں ساری کھچڑی اوڑی تو دوڑا اچھا کر کے اپ فٹ بال وغیرہ یہ لڑک کھیلتے ہیں
ہاں سی ہوں
بھی اچھا ہو جاتا ہے تھوڑا سا دل لگ جاتا ہے
ہاں
ہوں چیزیں پر مھیں ایسے پتا ہی نہیں تھی کہ ہاں آؤٹ ڈور گیم کیا سمجھدار نہیں تھے مطلب پتتا کہ سارے گیم ہی ایک ہی گیم ہوتا ہے لیکن پھر بات دھیرے دھیرے اچھا آؤٹ ڈور گیم وہتے ہیں جو باہر کھیلنے والے ہیں جیسے ٹینس وغیرہ ہو گیا کرکٹ ہو گیا بیڈمنٹن ہو گیا فٹ بال وغیرہ ہو گیا ہو وغیرہ اور گھر میں کھیلے جانے والے کھیل وہ ہوتے ہیں جسے ہم گڑیا گڈا سے پہلے کھیلتے تھے ایسے ہی
گھر میں کل والا ہاں
اور ہیلت فٹ ہوگا مکرم یہ سامانس کا پ ہاں تو اس سے نا بچوں کو پڑھانے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے کیوںکہ جب پہلے ہمیں چیزیں کلیئر ہوں گی تبھی ہم سامنے ائیں گے کیکہ ان کے پاس تو ابھی اسکول کا کام ملاوا بوں کو دھونے کے باس یہی والا سوال آیا تھا کہ ڈور اور انڈور گیم بتاؤ نیک اچھا چلو تو تمہیں جتنے یاد ہے تم جو جو گیم کھیلتے ہو جو جو تمہیں گیم کھیلنا پسند ہے میں نے کیا اس اس گیم کو تم لکھ لو یہ مجھے ایک کھیلنا پسند ہے مجھے یہ کھیلنا پسند ہے اس کے بعد دو کالم بنا لو اور پھر نا اس میں لکھ لو آؤٹ ڈور اور انڈور گیم پھر میں ون وائے ون کر کے ایک ایک بچے اچھے سے پوچھوں گی کہ بھائی یہ والا گیم کس مئے گا یہ والا گیم کسمئے گا تم اپنے کوشن کا آنسر خود ہی دو گے تو اس سے نا بچہ ایکٹیویٹی میں انگیج بھی ہو جاتا ہے کھیلتا بھی ہے
ہاں
ہے نا اور کھیل کھیل میں سے پتا بھی چل جاتا ہے کہ بھائی ہاں کون سا گیم کب کھیلا جاتا ہے اور گھر میں کھیلا جاتا یا باہر سے لگا
ہاں صیح رہ
ذہن اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نا خصوصیت پیدا ہوتی ہے اور چیزیں سیکھنے کی طلب ہو جاتی ہے اس کے اندر اسسا لگتا ہے کہ ہاں بھائی میرے کو اچھے سے سکھایا جا رہا ہے اچھے سے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو ہو جاتا میں کیا کرتی ہوں جب بچے کبھی آتے ہیں تو ان کی گروپنگ کر دیتی ہوں کہ چلو بیڈمنٹن کھیلنا کس کو وہ بچہ الگ ہو جائےا کرکٹ کے کھیل ل کے سب س ب لگ جا ہے ہے نا اور جیسے لوڈو کھیلنا کس کو پسند ہے وہ الگ ہو جائے اب تم بتاؤ کہ بھائی یہ گیم کون سا اام کون سا ہے تو بچے نا خود ہی آنسر دے دیتا ہے
ہوں
ہاں
ہاں
کو بھی مزہ آتا ہے وہ بھی سیکھتے ہیں کھیل ف س ہماری بھی جو کانسپٹ ہوتا ہے ہمارا بھی کلیئر ہواتا ہے ہمیں بھی پتہ لگتا کہ ہاں ہمارے اندر بھی اسکلس ہے وہ بھی ابھر رہی ہیں یا ہم اچھے سے اور زیادہ کر سکتے ہیں کیک کیونکہ آج کے ٹائم میں نا بچے کو م گار نہیں ہے کہ رتو ٹو کی طرح ہچ باتیں ڈر ا
ہاں سیحری
جیسے میں تو گھر بھی گھر میں ہوتی ہوں نا اکلے ٹائم پاس کرنے کے لیے تو میں تو اپنا لوڈو وغیرہ کھیل لیتی ہوں میرے کو تو لوڈو پسند ہے
اچھا کیا
آپ کون س ہو سے آپ کو پسند ہے
ہمیں بھی کہ رم کھیلنا بڑا پسند ہے کہ رم کھیل لیتے ہیں ہم بھی گھر میں بیٹھ کے لوڈو کیرم ہوں
ہاں اچھا کیرم جو کھیلتے ہیں اس میں اس میں کیین کا کیین کا ہی سارا کھیل ہوتا ہے نا
ہوں
سے ہی لوڈو میں ہوتا ہے تو تم تم کب کھیلتے تو وہ کہرم جب تم فری ہوتے ہو تب کھیلتے ہو یا مطلب کبھی بھی کسی بھی ٹائم کبھی بھی کھیلے تو ہو
نہیں کسی بھی ٹائم سے نہیں جب فری ہوتے ہیں زیادہ تر جب بھی کھیلتے ہیں
اچھا ہاں یہ تو ہے مطلب اور کبھی کبھی جب کھیلے تو ہو گئے جب جیسے سب خالا وال لکی پھپھوھو کی لڑکیاں ساتھ میں ہوتی ہیں بہنیں بہن ساتھ میں ہوتی ہیں ہاں تب کھیل کیونکہ ایک چھوٹی س سے ب بھی ہو جاتا تا ہے اور پھر ساتھ میں بیٹھ بھی جاتے ہیں نا
ہاں
باقی تو بس یہی ہے کہ دیکھو آپ نہ فونوں سے فرصت ہی نہیں ملتی جو کسی گیم میں شامل ہو پہلے تو یو تا تھا اپنا شام کو کھانا کھایا چھت پہ بیٹھ گئے سب اکٹھے ہو کے اور کوئی پہلیا سجھا رہا ہے تو کوئی مطلب گیم کھیل رہا ہے کوئی کچھ کھیل رہا ہے کوئی کچھ کھیل رہا ہے آج اب کیا ہوتا ہےب ہم کھانا وانا کھاتے ہیں سب سے سے پہلے اپنا فون پکڑ لیتے ہیں تو پرانے جو گیم ہے نا وہ ختم ہی ہو چکے ہیں
ہاں سکری ہاں
جو ہے لڑکیاں تو خیر چلو لڑکیاں تو گڑی اڈوں سے سبل جا گی لڑکے تو چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے ہو جائ ان کو تو گیمنگ چاہیے ہوگ
ہاں گے میں ہی چاہیے ہونا تو ج
کبھی کبھی بیڈ مانگ تو ہے
ہاںاں
تو میں بھی یہی سوچ رہی تھی میں نے کیا چلو ایک بار دیکھتی ہوں کون کون سے گیم ایسے ہیں جو ہمارے نیشنل انٹرنیشنل پ ہوتے ہیں گیمنگ گھر میں کھیلنے والے اور باہر کھیلنے والے جو باہر انٹرنیشنل کلتے لو تو میں نے کہ کیا بوبی تو پت ا ہے پھر اس بارے میں نے تھوڑا سا پڑا نے چلو اچھا ایسا اچ ہوتا ہے کیونکہ نہا بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی ہماری پہلے کی پڑھائی ہے تو ہمیں اتنا کلیئر نہیں ہے اب آنے والے ٹائم میں جو ڈی بر ڈا ساری چیز نا چینج ہوتے ج رہی ہیں تو بچہ کچھ بھی سوال پوچھ لیتا ہے ہم سے تو
ہاں
ہاں کہ میڈم یہ کیسے ہوئے گا یہ کیسے ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے م نے کہ چلو آپ سے تھوڑا ساکس کرو
ہوں
ہ اور ایک بار تو مطلب ہمارے اسکول میں نا کمپٹیشن ہوا تھا تو نا اس میں ہم نے وہ کھیلا تھا کھکھو کھوکھو کو تو پتا ہوگا نا آپ
ہوں
ہاں اس میں کھوکھو میں بھی مزہ آتا اس میں بھی بچے مطلب گروپ بناےتے کہ اتنے لوگ اس میں اور اور ایک مونی ہوتا ہے وہ جو گول گول گھومنے والا ہوتا ہے کیا لوہا چھونے والا جو چھوئے گا وہ جی دے گا
ہاں
ہاں فن بہت ہاکڑنے کے لیے وہ کھمبے سے ٹکرا گئی اور اس کا دٹ پڑیا تب سے مطلب اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہی ہے میں کچھ چیزیں تو بچپن سے ہمارے ریلیٹ ہو جاتی ہیں کہ ہاں ہم نے بچثن میںوالا لگے گیم کھیلنا تھا یہ ایسے ہوتا کابا حالا کی اب ذہن میں حالانکہ نا اب ذہن میں صاف اترتا نہیں ہے کیونکہ دھیرے دھیرے چیزیں انسان کی بلر ہو جاتی ہیں لیکن ایک جب بہت زیادہ ڈیپ ل جا کے سوچتے تو ہاں مجھے یاد آتا ہے اچھا ہم اسکول میں والا گیم بھی کھیلتے تھے چپن چھپائی گھیلتے تھے ہاں ہاںنا اور آپ آپ بتاؤ آپ کین کون سے فیورٹ گیم ہے کھیلنے والے کو
ہ ہمارے تو بہت سارے کھو کو پکڑم پکڑائی ہاں یہ گیم بہت اچھے لگتے ہیں ہاں بیڈمنٹن
اور بتاو تا یہ جو ہم وہ کھیلتے نا پکڑا پکڑا اس ہماری ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے تھوڑی سی
ہاںاں ٹینگ ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا صحیح ہو جاتی ہے ہ
جاباب لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک یہ بھاگل بھی لگتا ہے
ہاں
لیکن یہاں
لیکن گیم ویم بھی گیم ویم سے بھی ایکسرسائز ہوتی جی اپنا گیم گیم کیلتی کرو بچوں کو بھی اپنے گہنے ان سے سکھاناچاہیے جس سے بچوں کو کبھی بچے بھی ف رہے ہیں ایک سو
ہاں ہاں ہاں سی بات ہے ہ یہ تو ہے
ہاں جی تو ایم ہو جاتا ہے پھر بچے ک بے ہیں اور تھوڑا سا بچوں کے ہاتھ پیر بھی بھل جاتے ہیں
اچ ہ بس تھوڑے ہی تھا باقی مجھے تو آپ سے بات کر کے بہت اچ اچھا لگا اس بارے میں آپ پھر کبھی بات ہےا
ہاں ٹھیک ہے ہے اوکے بائے اللہ حافظ بائے